اللام علیکم
وعلیکم السلام
بھائی چان ٹھیک ہو گھر میں سبھی ٹھیک ہے
جی الحمد للہ سب خیریت سے ہیں
بھائی جان کیا کر رہے ہو ابھی کھا کھایاا
جی الحمد للہ کھانا کھا لیا ہے کھانے سے ایک دم سیر ہو گیا ہوں میں اور ابھی تھوڑا بس گھومنے پھرنے گیا تھا اور ا بھی آ
چلیے بھائی یہ تو بہت ہی اچھا اچھی بات ہے آپ نے ایسا کہا تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو میں نے بھی ابھی ابھی کھانا کھایا تو میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر کے کچھ جان حاصل کر دیا جائے ہے نا
جی جی
تو بھائی جب اسی کے کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے میں انرجی آتی ہے پھر ہم ایکسرسائز کر پاتے ہیں اس سے فزیکل فٹنیس بڑھتی ہے تو کیوں نہا ہم آج اسی پہ بات کر لیں
جی بالکل درست فرمایا
ہاں بھائی جان تو جسمانی تندرستی ہر انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے میری بائی تو اگر بلکہ ہمارا جسم صحت مند ہو تو ہم مطلب ہر ایک کام کو بڑی آسانی سے کر سکتے طریقے سے کر سکے ہے نا تو ہمیں اتنی تھکان پھر محسوس نہیں ہوتی ہے ہم اسکول یا کالج میں اچھی طرح کہ پڑھ سکتے ہیں گھر کے کام آسانی سے کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ گزار سکتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ مطل کی صحت ہے تو سب کچھ ہے تو آج بہت سے لوگ سارا دن موبائل یا کمپیوٹر کے سامنے گزارتے ہیں صحت کا کچھ خیال ہی نہیں رکھتے قائل ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے جسم مطلب کہ کم حرکت کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وزن بڑھ بڑھنے لگتا ہے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور جلدی تھکان محسوس ہوتی ہے تو اس لیے روزانہ کچھ وقت اپنی صحت کے لیے بھی نکالنا بہت ضروری ہے میری بائی ہے نا تو میں اسی پہ آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں تو بتائیے آپ اگر آپ
جی جی جی میں بھی اپنے خیالات پیش کرنا چاہتا ہوں جیسا آپ نے بہت ہی بہت ہی صحیح فرمایا کہ فٹنس کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کا جسم تندرست ہوتا ہے تو اس کا ذہن بھی تندرست ہوتا ہے اور آپ نے جیسا بتا ہے کہ آج کے دور میں مصروفیت عالام طلبی سستی بے احتیاطی اور غیرصحت مند عادت کا دور بن چکا ہے تو بالکل صحیح فرما آپ نے اور اسی طرح ہمیں روز صبح سویرے فجر میں اٹھ کے نماز بھی ادا کرنی چاہیے اور ورزش بھی کرنی چاہیے
ہاں بھائی ج
تاکہ اپنا جسم تندرست رہے
ہاں ب جا
اور خون کی گردش بھی بہتر ہو دل مضبوط ہو
بھان تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو فزیکل فٹنیس کا مطلب صف مطب کہ کیا یہ نہیں ہے کہ ہمیں جن کرنا ہے ہم جم ہی جائے ب بنائے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا جسم صحت مند ہو اس میں مطلب کہ طاقت ہو وہ بنا زیادہ تھا کہ اپنا روز کا کام کر سکے اور ضرورت کی بقر مطلب کہ ا پورا کام کر سکے اور اچھے سے مطلب کہ وہ اس کو مانا کہ کوئی صحت پہ کوئی اثر نہ ہو تو جس میں صحت مند رہنے کے لیے مطلب کہ اچھی اچھی خاصی بہت سی مطلب کہ انرجی کا جو طاقت ہم طاقت بولتے ہیں اسی کا استعمال ہوتا ہے تو ہمیں تازہ سبزیاں پھل دودھ انڈے دال اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہائے تو فاسٹ اورہت زیادہ میٹھی چیزیں اور ٹھنڈے مشروب کم پینا چاہیے تو جیسے غذا ہوگی جیسا غذا ہوگا ویسی ہی صحت ہوتی ہے نا
جی بالکل دریش فرمایا
تو نیند بھی جسمانی تندرستی کا اہم حصہ ہے اگر ہم پوری ن نہیں لیتے تو جسم اور دماغ دونوں تھک جاتے اکثر لوگ رات دیر تک موبائل فون چلاتے رہتے ہیں جس سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے اس لیے مطلب کہ روز سات سے آٹھ گھنٹے کی پوری نیند دینا ضروری ہے میرے بھائی ہے نا
جی درست فرما ہے
تو آپ بھی فرمائیے کچھ
جی میں آپ نے بالکل درست فرمایا اور آپ نے جیسے غذائے پہ بولا تو انسان کو توازن غذا پوشٹک اور حلال صاف کرنا چاہیے
اور ساتھ میں مکمل آرام اور اچھی نیند بھیس جسم کی بحالی کا ذریعہ ہے
ہاں بھائی جان کتنی اھی بات
اور تندرستی اتفاق سے نہیں ملتی ہے بلکہ م متقل محنت سے پرے سے اور مجاہدے کا نتیجہ ہوتا تی ہے تندرستی
ہاں بھائی جائی
تو میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ جسم اور جین اور وہ تینوں کو فٹ رکھنا ہمیں چاہیے جسے اللہ تعالا نے ہمیں صحت دی ہے قوت دی ہے عفیت دی ہے استقامت اور نیک عمل دیے نیکمل بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس سے جسم اور جن دونوں جی جسم اور جم دونوں تندرست رہے
ہاں بھائی جان تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ میں اس کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ پانی پینا بھی بہت ضروری ہے پانی ہماری جس کو تازہ رکھتا ہے اور جسم کے اندر کے نظام کو ٹھیک طرح چلاتا ہے ہمیں روز کافی مقدار میں ساف پانی پینا چاہے نا تو فزیکل فٹس کسی کے لیے نہیں دماغ کے لیے بھی فائدے مند ہوتی ہے جب ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی تازہ رہتا ہے مطلب کہ پڑنے میں دل لگتا ہے پڑھنے میں دل لگتا ہے یاد رکھیں اس کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور انسان خوش رہتا ہے بس جس سے تناؤ اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے ہے نا بھائی جان
جی جی درست نوایا
بچچوں مطلب کہ جو آج کل بچے ہوتے ہیں آج کل کے بچے جماعت اور بزرگ ہوتے ہیں نا تو سب کو اپنی عمر کے مطابق حرکت اور ورجش کرنی چاہیے ہر روز تھوڑا س وقت صحت کے لیے نکالنا چاہی چھوٹی چھوٹی عادتیں جیسے پیدل چلنا مطل کی سیدے مطلب کہ سیدوں کا استعمال کرنا اور وقت پر چھونا ہماری صحت کو بہتر بناتا ہے نا
جی بالکل درست فرمایا
ہاں آپ بھی فرمائیے تو
جی تو میں یہ آپ نے بالکل درست فرمایا تو ہمیں صبح جلدی بھی اٹھنا چاہیے ورزش کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنے دن بھر اپن چست درست رہتے ہیں سرگر میں رہتے ہیں اور پورز میں رہتے ہیں اور اس کے فائدے یہ بھی ہے کہ موٹاپا کم ہوتا ہے
اور دنیا میں بہت موٹاپا بڑھ رہا ہے شوگر بلڈ پریشر دل کی بیماریاں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ڈاکٹر بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم تیس منٹ تو پیدل چلنا چاہیے اور
ہاں بھائی ج ہاں بھائی جائی
اور ورزش صرف باڈی بنانے کا نام ہی نہیں ہے اصلی مقصد یہ ہے جی اور اصلی مقصد یہ ہے کہ کہ انسان اپنے جسم کو تندرست رکھے متوازن اور طاقتور بنائے رکھے اور اچھی غذا کو
ہاں بھائی جن تو میری بھائی اگر ہم آج سے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو مستقبل مطلب کہ میں بہت سی بیماریوں سے بچ سکتی ہوں تندرست انسان اپنے گھر اپنے ملک اور اپنے معاشرے کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے ہے نا تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں روزانہ ورزش کرنی چاہیے صحت مند غذا کھانی چاہیے پوری نیند لینی چاہیے اور بری آدتیوں سے دور رہنا چاہیے اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہم ہمیشہ تندرست خوش اور مل طاقتور رہ سکتے ہے نا
جی درست فرمایا
ہاں بولیے آپ بھی
جی تو بس جو آپ نے کہا تو اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تندرست جس میں میں ہی تندرست چہین ہوتا ہے
ہاں بھائی ج
تو اپنا جسم اگر تندرست رہے گا تو اپنا ذہن بھی تندرست رہے گا تو اپن زیادہ سے زیادہ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں علم حاصل کر سکتے ہیں
ہاں بھائی جان
اور زکر الہی کر سکتے ہیں
ہاں بھائی جان بالکل اچھی بات کی آپ نے ووٹ دے جانا
جی اور کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں
ہاں بھائی بھائی
تو یہ تمام چیزیں انسان کو ذہنی اور روحانی طاقت بھی دیتی ہے-
ہاں بھائی جان تو بھائی جان آج- مصروف زندگی میں لوگ اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں- ہاں ملک پہ- پڑھائی کم کرتے ہیں موبائل فون کو زیادہ استعمال کرتے- یا پڑھائی بھی زیادہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم مطلب کہ ورزش کم کرتے ہیں ہم چلنا پھرنا کم کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا وزن بڑھتا ہے اس سے ہمیں پھر ملطلب بہت سی بیماریاں حملہ کر دیتی ہے پھر وہ ہم پہ مطلب کہ زور وار ہو جاتی ہے تو ہمارا جو جسم ہے وہ ان بیماریوں سے نہیں لڑ پاتا پھر پھر کئی سارے ایسے بھی مطلب کہ ہے جو- پھر جان کی دوا دیتے ہیں ان بیماریوں سے ہے نا- تو صبح جلدی اٹھنا بہت- بس جلدی اٹھنا بہت ہی اچھی عادت ہے صبح کی تازہ ہوا دونوں کو- ملا کہ- طاقت دیکھی ہے اگر ہم صبح صرف بیس یا تیس منٹ پیدل چلے- ورزش کرے ہے نا-
جی بالکل درست-
تو ہمارا زندگی بہت ہی اچھا جائے گا- مطلب کہ اس سے بہت ہی اور بھی بہت سارے فائدے ہیں-
جی- جی بالکل درست فرمایا-
اکہی جگہ بیٹھنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اگر ہم لمبی- دیر تک مطلب کہ پڑھائی یا آفس کا کام کرتے ہیں تو ہر- تیس یا چالیس منٹ بعد کچھ مطلب کہ دیر کے لیے سے- اٹھ کر چلنا چاہیے اسی جسم میں- کم ہوتی ہے اور خون کی روانی کرتے ہیں نا-
جی درست فرمایا-
ہاں تو آپ بھی فرمائیے تھے-
جی اپ نے بالکل درست فرمایا اور صحت تو اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ-
ہاں بھائی جان-
اور دولت شہرت اور ریل میں اپنی جگہ اہم ہے لیکن انسان کا جس میں- تندرست ہونا بھی ایک اہم ہے-
ہاں بھائی جان-
جی تو ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم روز صبح اٹھیں گے اور ورزش-
ورزش کرنے جائیں گے- ہاں بھائی جان ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو بھی پتہ چلے-
جی ہمیں کیا کرنا چاہیے-
ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ بات دوسری تک پہنچانی چاہیے تاکہ وہ بھی اس- بات پہ عمل کر سکے سکولوں میں- اسکولوں میں فنکشنس رکھنے چاہیے سوسائٹیز میں فنکشنس رکھنے چاہیے- اجتماع رکھنا چاہے جسے- بہت سارے لوگ اس سے ملک کی جانکاری سے- اور اس کی جانکاری کو پڑھ لے ہی نا تو یاد رکھیں- ایک اگر صحت اچھی ہو تو ہر مشکل کام بھی آسان لگتا ہے- اس لیے ہمیں اپنے فزیکل فٹنس کو اپنی روز کی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے- اسی کے ساتھ بھائی جان اب سے بات کریں وہ بہت ہی اچھا لگا آپ اپنا خیال رکھھیے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھھیے گا اللہ حافظ-
اللہ حافظ-